ہلو
ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان
بھائی جان ٹھیک ہو
اور سب خیریت ہے بھائی جان
ام آب کو س سگ خڑیا د
سب خیریت ہے بھائی جان
بھائی جان موسم کیسا ہے آپ کے ادھر
موسم بھائی جان آج کل بہت خراب ہو رہا ہے
جی بھائی جان ادھر بھی بادل کی چھایا ہے پانی پڑنے کا
بھائی جان بارس کی وجہ سے بھائی جان بارش کی وجہ سے آج کل موسم بہت اتیہک خراب ہو رہا ہے اب بارش سے زیادہ پڑنے لگی ہے تو دو چار دن سے اور اس لیے آج کل موسم بہت ہی زیادہ وجن خراب ہو رہا ہے
جی بھائی جان پانی دیکو بارش ہو رہا ہے تو ہم لوگ کے لیے ایسا بارش کے سمے ہے اور سا صحیح ہے کیونکہ موسم بارش نہیں ہوگا تو ہم لوگ
اچھا نہیں رہے گا مطلب گرمی زیادہ پڑے گا تو ہم لوگ کو صحیح نہیں لگا اسی لیے بارش ہونا چاہیے
نی بائی جان بائی جان کہ بہت دنوں سے بلکل بارش نہیں ہو رہی تھی اور آج بارش ہو رہی ہے اور پانی بھر گیا ہے تو تھوڑا سا ست سگ رہی ل ہے
جی بھائی جان
اور بھائی جان
دھو آج پانی کے ٹپی پانی ٹوپی کے کچھ بات کرتے ہیں جیسے کہ پانی ہم لوگ کو پردوشت ہو رہا ہے نلی میں دی میں سارے جگہ پلیوتھن وغیرہ کچرا کچھ کمپنی والے سب آئل سب بہا دیتے ہیں ندی میں پانی میں اسی کی وجہ سے ہم لوگوں کو پانی پردوشت ہو رہا ہے دھیرے دھیرے پینے والا پانی اللہ نے ایک پرسینٹ دیا ہے وہ بھی پردوشت ہو رہا ہے اسے پشو پکشیوں کو اسے پشو پکشیوں کو اسی لیے ہانی ہانی کارک ہو رہا ہے جیسے کہ دیکھو ہم لوگ کو پانی پیتے ہیں وہی پانی پردوشت کرتا ہے لوگوں کو ہمیں لوگوں کو سمجھانا چاہیے جو پانی پردوشت نہیں کرنا چاہیے کوڑے کچرے وہ سائڈ میں رکھنا چاہیے کوڑے دان میں رکھنا چاہیے جسے ہم لوگوں کو سرکچھت رہے اور اچھا پانی پینے کا ملے
بھایی جان
وجن اگر پانی نہیں رہے گا تو ہم لوگ نہیں جی پاتے ہیں جب سے پانی سب سے پہلے شروعات جنم سے لے کر مرنے تک پانی کے ہی کام آتا ہے
جی بائی بھائی تو وہی تو آ جانی سورج کی گرمی سے ندیوں اور سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے اور یہ پانی اڑ جائے گا پھر ہمارے لیے پانی نہیں بچے گا بھایی جان ج اگر برسانی ہوگی تو پانی کہاں سے دھرتی پر آئے گا بھائی بھایی جان اس پوری کی جائے گا وجان کی بھاشا جل چکر بنا رہی ہے گ ین ان واو منڈل میں اوپر پہنچتی ہے بھائی نے چشما بن جاتی ہے نا بھن یہ دوپ سے
جی ب
تو بھایی جان یہ دشم کے روم میں اوپر چلی جاتی ہے بھائی جان پانی کی ماترا کم ہو جاتی ہے اس لیے
جی بھائی جان اگلیے یہ جل چکر نہیں چلتا رہ تو ہم لوگ کو بہت دقت ہوگا جو پانی اہ نیچے سے اوپر جاتا ہے پھر اوپر سے نیچے آتا ہے ہم لوگ کو اس سے موسم کا اثر نہیں پڑتا ہے اتنا صحیح رہتا ہے موسم تاکہ ہم لوگ جی پ جی پاتے ہیں
جی بھائی جان بھائی جان جب بھ جان جب یہاںپ واو منڈل میں اھر پہنچتی ہے نا تو بھائی جن ٹھنڈی ہوا کے سمپرک میں اگر پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندوں میں یہ بدل جاتی ہیں بھائی جان یہ بوند دھولیں اور دھوئیں کے چھوٹے کڑاوں چپک کر بادلوں کا نرمان کرتے ہیں وجن جب واہ ان بھاری بندوں کو زیادہ دیر تک آسمان میں روک نہیں پاتی ہے کیوں بادل جیسے بادل بن جاتے ہیں برسات کے موسم ہو جات ہے ہیں پھر وہ بوندیں بن جاتی ہیں پھر وہ آسمان میں رک نہیں پاتی ہیں بھائی جان یہ تو پھر بارش یا پھر پک جوم میں در پر ہی گرتی ہیں آخر کاروائی عنی ایک گرتی دھرتی پر رہ ہیں وارس کے روم میں
جی بھایی جان بھایی جان دیکھو اگر ہاں بولو
بھائیے نا بر سا ہے نا یہ برسات پیڑوں کی کٹائی سے نہیں ہوتی ہے بھائی جان یہ لوگ آگ پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں پ کچھ کچھ پیسوں کے لیے پیڑوں کو کاٹ کاٹ دیتے ہیں تو یہ پیڑوں سے بھائی بھائی جان آکسیجن نہیں ملتی ہے اور اس سے برسات نہیں ہوتی ہے بھائی جان اس سے بہت دشپربا ہوتی ہے بھائی جان پیڑوں کی کٹائی سے میں بولتا ہوں بھائی جان کہ ہم کو اور آپ کو اتدک پیڑ لگانے چاہیے اشانپنے بھائی جان اپنے دیش میں کتنی کروڑ کی جن سنکھیا ہے اگر پرتیک ویکتی پانچ پانچ پیڑ لگائے گا بھائی جان تو کتنے پیڑ ہو جائےیں گا سوچو آپ سے بھائی جان دیکھو آپ آپ کو بتایا ہے کہ اس پیڑوں سے بل پراپت ہوتے ہیں آکسیجن پراپت ہوتی ہے جانوروں کا کھانا پینا مجھے بوجن سب سب پیڑوں کے وجہ سے ہے بھائی جان
جی بھائی جان آپ نے صحیح فرمایا بھایی جان
ابھی تو بھائی جان میں بول رہا ہوں ایسے جی پیڑوں کی وجہ سے بھایی جان بارش بھی نہیں ہوتی ہے آج کل
جی بھایی جان اگر پیڑ پودوں نہیں رہے گا تو ہم لوگ کو آکسیجن نہیں ملے گا ہم لوگ کو ابھی پیڑوں کو کٹائی ہو رہا ہے اسی لیے ہم لوگ کو آکسیجن کی کمی ہوتا ہے کہیں بیمار پڑ رہا ہے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو آکسیجن بھی خرید کر لینا پڑتا ہے ڈاکٹر کے ب اس کی وجے اگر
بھائی جان بھایی جان یہ سب پیڑوں کی بھائی جان یہ سب پیڑوں کی وجہ سے ہی تو ہو رہا ہے پیڑوں کو لو باگ چوں کچھ کچھ پیسوں کے لیے لوگ اب پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں تو درتی اون پانی بنتی ہے جس سے بادل نہیں چھاتے ہیں اور نہیں آکسیجن ملتی ہے پیڑوں کے کٹنے کی وجہ سے بھائی نہیں برشا بھی نہیں ہوتی ہے اسی کارن آدمی بیمار پڑ جاتے ہیں اور یہ پھر کیا کرے آکسیجن کیسے ملتی ہے بھائی پتہ ہے یہ فیکٹری ہے کالا دھواں ہے نا ان کا دھواں شریر کے آکسیجن کے روپ میں شریر کے اندر جاتا ہے تو بھائی جان پھر وہ بہت بیماریاں پھیل جاتی ہیں شریر میں سے بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ سے بھائی جان شریر میں بہت دقتیں ہے پرابلم آ جاتی ہیں کچھ بہت سانس کی بیماری بہت ساری بیماری ہو جاتی ہیں بھائی جان پھر ہم لوگ آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پھر وہ مان لیے آکسیجن آکسیجن دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں کہیں کیونکہ ہم آکسیجن گرہن نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بھائ جان دھرتی پر پیڑ بہت کم بچے ہیں بہت کم ماترا ہے پیڑوں کی اس کی وجہ ڈاکٹر ہم کو آکسیجن دیتی ہے ا سوچو دھرتی پر پیڈ کو پاں جانے کی رورت نہیں پے گی بائی جان تو مرجیسی آکجن بھائیان ہم بھائی جان بیمار بھی نہیں پڑیں گے
جی بھایی جان اگر ہم لوگ ایک ایک ایک ایک پیڑ لگائے تو کتنے پیڑ ہو جائے گا بھائی جان دیکھو اگر
بہت بھائی جان بہت کروڑوں کی سکھیا میں پیڑ لگ جائیں گے بھائی جان پر بھائی جان لوگ کیا سوچتے نہیں ہیں بھائی جان لوگ ہیں نا کچھ پیسوں کے لیے پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں یہ لکڑیوں کو کاٹ دیتی ہے بھائی جان لکڑی کاٹنی چاہیے کب جب پیڑ کو سوکھ گیا ہے تو آ پکو اپنے گھریلو اپیوگ کار میں لینے کے لیے کاٹ دینی چاہیے اگر کوئی پیڑ سوکھ گیا ہے تو ایسے ارے ارے برے پیڑوں کو اچھے پیڑوں کو بھ نہیں کاٹنا چاہیے اس سے ہمارے ہمہاری دھرتی پر بہت دشپربا ہو رہا ہے
جی بھای جان آ سرکار بھی روک لگا رکھا ہے توپر بھی نہیں مانتا ہے سرکار بھی بولتا ہے جو پیڑ کو نہیں کاٹنا چاہیے اگر جہاں پر سوکھی ہوئی پیڑ ہے وہاں پر کٹتا ہے تو پھر وہیں پر ایک پیڑ لگانا چاہیے جہاں جہاں سے کاٹتا ہے وہیں پر ایک پیڑ لگانا چاہیے تاکہ
بھائی جان اگر آپ ایک پیڑ کو لگا رہے ہیں بھائی جان ن اگر آپ ایک پیڑ کاٹ رہے ہیں تو پانچ پیڑ ساتھ ہی لگائیے دھرتی پر پیڑ ہوگی پر بھائی ج کمی نہیں ہوگی آپ کی پورتی بھی ہو جائے گی آپ پیڑ کاٹ رہے ہیں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی تتے پر پیڑ بھی ہو جائ گے جس سے ہم کو بہت ساری سویدھا ملیں گی بھائی جان پر لوگ بھائی جان سمجھتے نہیں ہیں یار لوگ کیا کرتے ہیں بھائی جان کے پیڑوں کو کاٹتے جاتے ہیں کاٹتے جاتے ہیں پیسوں کے لیے پیڑوں کو کاٹتے جاتے ہیں جنگلوں کاٹتے آتے پر یہ یہ نہیں سمجھتے کہ پھل کہاں سے آئیں گے وجن پھول کہاں سے آئیں گے جانوروں کو گوسلہ کہاں بنائیں گے یہ ساری سمسیا ہو جاتی ہیں بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کتنے پچیاں تھے
کتے سار ے پچیا تھے اب بھائی جان دھرتی پر بہت کم پچی دیکھنے کے لیے ملے ہیں کیونکہ بھائی جان پیڑ کٹ گئے ہیں بچی کہاں رہیں گے بھائی جان انہیں مر جاتے ہیں ویسے ہی
جی بھائی جان
بھائی جان میں
پیر نہیں رہے گا تو پھر پکشی کیسے جی پائے گا
کیسے جی پائیں گے بھائی جان ہم پھر نہیں رہیں گے بھائی ج ہم آکسیجن کیسے لیں گے بھائی جان ہم برسہ کیسسی ہوگی پھر پریشانی ہوگی بھائی جان ہم آکسیجن نہیں لیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے جیون میں کچھ نہیں مر جائیں گے ایسے ہی دوا کھا کھاکے بیمار پڑ جائیں گے تو پھر دواھا کے الٹی سیدھی دوا کھائیں گے اور ڈاکٹروں سے دوا لیں گے ان دواغوں کو کھا کے ون شریر میں کوئی سائڈ افیکٹ ہو جائے گا جس کے کار ن بہت سارے بیمار ہو کر چلے جائیں گے
جی بھائی جان یہ دوا کھانے سے ہمارے شریر بھی برباد ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے کوئی پچاس سال ساٹھ ستر سال میں بوڑھا ہو جاتا ہے اسی لیے شریر دباؤ پہ ہی چل رہا ہے
جی بھائی جان وہ و
اگر پیڑ پودا رہے گا ہمارے آکسیجن صحیح ملے گا تو ہم لوگ کو کچھ جلدی بیمار نہیں پڑھیں گے ہم لوگ خود اپنا دوا خود کریں گے
اچھا پہلے کے بجر لوگ تھے نا وہ سو سال سے اتدک زیادہ جیتے تھے کیونکہ وہ پیڑوں کو اتنے نہیں کاٹتے تھے پیڑوں کو لگاتے تھے اور شد پیڑوں سے پھل فریٹ کھاتے تھے اب کیا ہے کہ بھائی جان اب لوگ کتنا جی رہا ہے ساٹھ ستر سال بس سال اپنی عمر سے بھی کی شد آکسیجن نہیں مل رہی بھائی جان وہ اسی کی وجہ سے وہ بہت جلد بیمار پڑ جاتے ہیں بھائی جان جس کے کارن وہ ایسی ہی چلے جاتے ہیں
جی بھائی جان آپ نے صحیی پڑھیا آپ کے باتیں سن کر بہت خوشی ملی اسی لیے اللہ خدا حافظ اللہ ہم لوگ تو پھر سے بات ہوا خدا حافظ
خدا حافظ بھائی جان میں بھی آپ سے گا خدا حافظ